عمرحان ال و برکات ہو جی کیا حال ٹھیک ہے آپ
شکر اللہ کاال آپ ٹھیک کر میں سب ٹھیک
ٹھیک جی اور بتائیے کھانا آپ نے کھایا جی جی جی اچھی بات ہے چائے بھی پیلی آپ تو بہت ہی تیز انسان ہو رہے ہیں جی جی جی جی جی ہاں ہاں چلیے ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے تو پت ہی تو کیا کر رہے تھے آج آپ دن بھر آپ کا دن کا کیا کیا اج معمول تھا جی جی جی جی جی ٹھیک تو پھر کیا اچھا جی تو پھر آپ بیٹھے ہی ہوئے ہیں تب سے جی جی جی چلو چلیے چلیے جی جی جی تو آپ کے جو فون ہے اس پہ آپ مزہ آ رہا ہے چلانے میں جی جی جی جی جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی جی چلیے ٹھیک ہے بہت ہی اچھی بات ہے میرا بھی دن کا معمول مطلب بہت ہی زیادہ تھکاوٹ بھرا تھا تو میرے جو دن کی شروعات تھ وہ صبح میں سات ساڑھے سات بجے جی اٹھا نیند سے تو پھر تیاری کہ کہ ہمیں پرچہ آج ہمارا تھا جاوا کا پرچا تھا جی جی جی پرچہ آست تھا تو ہماراپ کو پتا ہی ہے کہ کہ وہاں تلملا سے میلا کھیر بھوانی چل رہا جی جی کیا ہی مطلب کتنے ہی سادہ وہ جو لوگ تھے وہاں پر تھے ارے یار ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں مطلب اب پتا ہے کہ جو جی وہ بڑی بی وہ جو گاؤں کی بسیں ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ویسے ہی مجھے لگتا ہے پچاس سے سٹھ بسیں وہاں پر موجود مج ہوگی تو آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ اور کتنی ہی بسیں وہاں پر موجود تھی تو پھر وہ بھیڑ وہ کوڑا وہاں سب وہ بکھرا ہوا تھا تو کیا ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہی وہی تو میں ساھے آٹھ نہیں ہم سڑھے آٹھ میں نے بولا تھا ان کو ہم گھر سے نکلیں گے پر ہم پونے نو نو بجے پھر گھر سے نکلے جلدی جلدی تھوڑی کی
اچھا جی
کہ ہم اتنا وقت بھی نہیں لگا ہم پونے دس بجے ہم ادھر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی ہم گلی میں مطلب جو آخر پہ ہمیں باہنے لینا پڑتا ہے گلی کی طرف وہ بھی اچھا اچھا بڑا راستہ ہے تو وہاں پر جو پولیس ہے وہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہہ رہے تھے نہیں چھوڑیں گے پھر ان کو ہم نے جو اپنے استاد سے بات کروائی تو پھر انہوں نے چھوڑا ہمیں تو پھر جی تو پھر ہاں وہن آپ توت خوی ت تھک کہ پرچپ پیچھے ہو گیا اوپر سے جو سر ہے اس نے بھی استاد نے بھی دم تھی پچھلی بار کہ پرچا ایسا لاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے اور دوسری بات میں آپ کو بتا ک تو کہ سات دن کی ہمیں وقت دیا گیا تھا پرچے کے لیے ان سات دنوں میں آپ سوچے کہ جی پچھلی منگلوار سے اس منگلوار تک ہمیں جو پرچے کا وقت
جی جی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ
صبح یونیورسٹی پہنچا تب تک مجھے ایک لفظ نہیں آتا تھا
ارے یہ تو یہ تو بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ آپ نے تیاری نہیں کی تھی
نہیں پڑھنے کا ماحول ہی ختم ہو گیا نا ان سات دنوں میں لگتا تھا جیسے ہم چھٹیاں منا رہے ہیں
نہیں دراصل کیا بات کیا ہے نا کہ آپ کا کھیل میں زیادہ من لگتا ہے جس کی وجہ سے پڑھائی میں آپ کا جو یہ دھیان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے
جی کھیل کود کے بنا تو کیا ہی زندگی ہے ہماری کھیل کود تو زندگی کا جی جی جی بہت بہت تو کیا ہوا کہ جیسے سے ہی اب ہم وہاں پہنچے تو وہاں بھی پڑھنے کا من نہیں ایک گھنٹہ پرچے کو رہا تو وہاں بھی نہیں پڑھ رہے پھر میں نے دوست کو پکڑا اور جو ہم نے پڑا کیا ہم نے پڑھا جی ہم نے کیا کیا ایک گھنٹے میں سارا ختم کر دیا جتنا بھی آتا تھا کر دیا اب پرچی کی باری آ گئی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں پرچے کو دیکھنا ہے جیسے ہم پرچے بارہ بجے ہمارا پرچا تھا تو ہم بیٹھے آپ پونے بارہ کمرے میں تھوڑا وہ جو ہمیں نام وام لکھنا تھا اپنی وہ آنسر پہ وہ لکھ دیا
ہاں جی ہاں جی
وج ہمارے پاس پرچہ پہنچا ہمارا جو پرچا ہوتا تاہ وہ ایک سائڈ سے ہوتا ہے یہ والا جو پرچا تھا یہ دونوں طرف سے براا پہلا ہی ہمارا جو دن ہے وہ دھڑک اس نے بند کر دیا کیا آج تو گئے جی جی جی جی یہ تو دو پرچوں کے برابر تھا تو پرچار تو اب کیا ہوا کہ ہم نے استاد کو بھی دیکھا کہ یہ کیا رکھ دیا آپ نے تو پوری کتاب ہی رکھ دی اس میں اوپر سے کیا ہوتا تھا ہمارا جو پرچے کا جو طریقہ ہے وہ ایساٹ ہوتا ہے کہ ہمیں چار جو پہلے سوالات ہوتے ہیں چھوٹے والے دو دو نمبرات کے تو جی اس کے کے بعد پھر چودہ چودہ نمبرات کے تین سو سوالات ہوتے ہیں جس میں سے جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں دو دو نمبر کے چار سوال ہوتے ہیں جو آٹھ نمبر ہو پچاس نمبر کا ٹوٹل جو پرچا ہوتا ہے تو پھر چودہ نمبر کے چار یونٹ چار یونٹ چاروں یونٹ میں سے چوز تو تھا نمبر کے ایک بڑا سوال ہوتا ہے چار سوال چاروں میں سے تین کرنے ہوتے ہیں آپ کو تو انہوں نے کیا کیا تھا تھا انہوں نے ایک ایک مارکس کے آٹھ سوال دیے تھے
جی
چودہ چودہ مارکس کو چار چار پانچ پانچ حصوں میں جو تقسیم کیا تھا اور کم سے کم انہوں نے پانچ پانچ سوال چھ چھ سوال ڈالے تھے جس کا ایک سوال ہوتا
ارے
اس سے بھی ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ دیا اور ہم نے وہ پرچے لکھنا شروع کیا تو کرتے کرتے جی جی کرتے کرتے دھائنے بائنے سے کچھ کچھ جو جو ملا وہ سمیٹ لیا ج دائینے سے ملا بھائی نے سے ملا کہیں سے کچھ بھی ملا تو تو اس سبمیٹ کر آخر پہ تو
اصل آپ کی باتوں سے مجھے اپنے کالج کے دنیا
جی جی
ہم بھی بالکل ایسے ہی ایگزام امتحان کے دن صبح جاتے تھے پرچا دینے کے لیے ہم لائبریری میں پھر ایک گھنٹہ پڑھتے تھے گھر میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے پھر کیا ہوتا تھا کہ لائبریری میں ایک گھنٹہ پڑھ کے ہم پرچہ دینے جا
جھنڈا پ کے آپ جی جی جی جی جی جی یہی ہوتا ہے کہ پھر مطلب وہ بہت ہی ہوتا وہ بہت ہی خطرناک ایک گھنٹہ ہوتا ہے
ہاں جی ہاں جی اس ایک گھنٹے میں ہمارا دماغ بہت تیز چلتا ہے کیونکہ ہمارے
چھ مہینوں کے جی جو استاد کو جس کو ختم کرنے میں چھ م مہنے لگے اس ہم ایک گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں جی جی جی بہت ہی ہم خطرناک بن جاتے جی اور خاص کر کے جب خوش اب اس وقت ہوتے ہیں جب آپ آخری وقت میں کچھ سوالات کو دیکھتے ہیں اور وہی سوالات اور آپ کے پ پرچے میں آپ کو دکھ جاتے ہیں جی جی جی ویسی خوشی تو مطلب کیا ہی ہو سکتی ہے پھر پرچا آئے نہیں آئے پرچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا پرچہ جیسا جائے پاس ہو فیل ہو کوئی مسئلہ نہیں پر وہ دو تین سوال تو لکھ کے آ جاتے وہ تو نہیں مانتے ہیں ہاں جی جی جی یہی تو ہوا مطلب کچھ ہم نے سوالات دیکھے تھے آخر میں وہی سوالات کو پرچے میں آ گئے اور ہم نے وہی پرچا جلدی جلدی چھاپ کے ادھر ادھر سے سب سمیٹ کے لے کیایا تو پچاس میں سے تیس پیر تیس نمبر آ تو حاصل کر ہی لے ہوں گے ہم نے
چلو جی بڑھیا ہو گیا
مطب پاس تو خطرہ ہی ہے پاس کو کیونکہ ہم چیس نمبر آ پچاس میں سے پاس کے لیے ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ پاس ہو جائیں گے تو ہاں وہ مسئلہ ہےگچ تو اگلا پرچہ ہمیں جمعرات کو ہے کل نہیں پرسوں جی جی جی جی نہیں ری نہیں اس کے بعد آخری چا ہے جو یہ پرچا ہے یہ اکنامکس کا پرچا ہے ایڈیشنل والا جی وہ تیس تاریخ کو ہے جی تیس تاریخ کو آخری فرق جی جی جی بس پرچا ختم ہو جائے گا اس کے بعد خالی ہمارا ایک لیب کا ایگزام ہے وہہت اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے تو ہم اگر ہم اس کے بعد ہم تھوڑا مطلب آپس تھوڑا گھومنے وومنے کا وہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جی ہم ضور انش
چلو جی صحیح ہو گیا دراصل میں کیا سوچ رہا تھا
جی جی جی جی گرم جی ہاں ہاں ہاں صحیح گرم موسم تھا جی میں سوچ رہا تھا کہ ہم نہانے جی ٹھیک ٹھیک ابھی تو م
دماغ میں پھر خیال آیا کہ آپ لووں کا پرچا ہے
جی ہاں ہاں وہ بات تو ہے تو کل انشاء اللہ ہم جائیں گے نہانے ان ان شاء اللہ اگر موسم ایسا ہی ہوا تو کل ہم جی ضرور کل ہم انشاء اللہ جائیں گے نہانے اور وہاں لطف اندوز ہو جائیں گے
بالکل بالکل ان شاء اللہ دوپہر کے کے بعد جائیں گے کھانا کھا کے
ہاں ہاں ضرور ضرور جائیں گے انشاء اللہ جی صحیح صحیح ہاں ہاں ہاں ہاںھ م ٹھنڈا محسوس کریں گے جی جی اور آپ کو تو پتا ہی ہے کیا آج کل تو بہت ہی زیادہ مطلب ہو بھی نہیں ہے
نہیں نہیں اتنی ابھی تو جون چل رہا ہے جون کے مہینے میں ٹھنڈ چل رہی ہے کہاں گرمی یہ تو آج موسم بہت گرم ہوا
اتنی ٹھنڈ ہے تو موسم بھی اچھا ہی چل رہا ہے زیادہ وہ مطلب خراب موسم بھی نہیں ہو رہا ہے
جی جی جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شام کو بارش نہیں گرنی چاہیے
تو کیا ہی بات آج کل موسم پہ کچھ بھروسہ نہیں ہے آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کل کیا ہی بات بات تم بول سکتے ہیں خاص کر کل کی جو بارش پڑی تھی تو وہ تو کیا ہی تھی وہ بارش جو ڈاؤن ٹاؤن سائڈ سے جو گری تھی
جی میں نے فیس بک پہ دیکھا میں تو ڈر گیا جی اتنی بارش جمع ہو گئی ہے سڑکوں پہ پہ مان لو کہ سیلاب آ گیا
پورا س سلاب آ گیا تھا جی وہاں سے دکانوں میں تک پانی گھس گیا تھا جی
بالکل ڈرینیج کا پانی سڑکوں پہ آ چکا ہے گھروں میں گھس گیا ہے گاڑیوں میں گھس گیا پھر بہت ساری پریشانی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لوگ
کرنا جی جی جی جی بہت ہی خطرناک بہت ا خطرناک بارش ہوئی تھی جیسا لگ رہا تھا کہ دو ہزار چودہ والا سیلاب آ چکا ہے
جی بارش کا تو چلو ٹھیک ہے لیکن جو ڈرینیج سسٹم
ری سسٹم وہ بہ جی آپ پتا ہی ہے کہ جن لوگوں کو پیسے کمانے تھے انہوں نے پیسے کما لیے اب چاہے لوگ وہ بولے کہ اب ان کو فرق نہیں پڑتا ہے جی جی جی کوئی نہیں ان کا سلاح بھی ان کو اللہ تعالی ان شاء اللہ دے گا اس چیز سے بھی ہم کیا ہی کر سکتے ہیں وہ ان کا تو سلہ ان کو ملنا ہی ہے
جی جی جی ان شاء اللہ انشاء اللہ ضرور ملے گا ان کو اس
یہ پیسے تو ضرورت بھی نہیں لگتے زیادہ چیزوں میں جی جی جی تو چلیے ہمارا وقت بھی ابھی اختتام جی ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں وہ بیاریوں میں وہ پیسے لگتے جی تو ہمارا وقت اختتام فذیل ہوتا ہے اللہ رحم کرے جی تو ان شاء اللہ آگ بھی باتیں ہوتی رہیں گی جی چلیے چلیے بیٹھ اء اللہ
اللہ حافظ اللہ حافظ